ہیلو
ہیلو
آپ ٹھیک ہو
ہاں جی میں ٹھیک آپ ٹھیک کیا
جی الحمد للہ کیا کر رہے ہو
بس جی گھر کا کام آپ سن آپ کیا کر رہے
بس جی ابھی بیٹھ ٹھیک ہے بارش ہو رہی ہے ہاں ہاں
فری حال کی ہو رہی ہے
ہاں ہلکی ہلکی ہو رہی ہے
ہمم
اور
اور باقی سناؤ گرمی نہیں ہے
ہاں آج موسم ٹھیک ہے پھر بھی
آج ٹھیک موسم ہے آج نہیں گرمی ہے آج نہیں گئے کہیں
اور کیا کر رہو ابھی
بس کام کر رہی ہوں گھر
ان نے بنگال ان بائ چلا ان بائ پل پلے ہو گیا گھر کا کام پھر مہمان چلے گئے تھے
ہاں بس ایک بیٹھ گئی
اچھا ٹھیک
ہاں اس کو نہیں بولا تھا ہم نے بیٹھنے کے لیے ابھی خود بیٹھ گئی تو اب کیا کر سکتے ہو اس کی مسیری بہن بھی چچیری بہن بھی ہے
اچھا ٹھیک اس کی شادی ہو گئی ہے
یہ ڈاورسورے
بچہ وچہ ہے کچھ
نہ نہ اسی پہ ڈائیورسو ہوگیا نا
اچھا ٹھیک آپ وہیں پہ رکے گی دو تین دن کے پھر واپ
پتہ نہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا اس کا اس کو نکالنا پھر مشکل ہے نہیں ادھر ہی میرے پاس ہی ہے بٹ کل شام کو ادھر با کھانا کھایا قرت کے گھر پہ یہ یہ زیادہ ٹائم ہاں یہ زیادہ ٹائم ادھر ہی اسپینڈ کرتی ہے
آج ک ج کو ٹائم آتا ہے خود کے لئے بنانے کے لئے کھانا بنانے کے لئے اور باقی چیزیں
وہ چاہتی تھی نا یہی سب کچھ چاہتی تھی یہی سب کچھ
چلو اچھا ہوا ایک طرح کا ٹینشن بھی ختم ہی ہو گیا
ہاں آنٹی بھی
زیادہ بہتر وہ رہتا ہے اب کہ اگر آپ لوگ دونوں نا الگ الگ بالکل الگ رہتے بہت زیادہ بہتر رہتا
نہیں اب ہم کر رہے ہم نے چھیڑی ہے بات
ہوں یا تو آپ لوگوں کو بولنا تھا ان کو یا تو آپ لوگ مان کان پکڑو یا پھر ہمیں
وہاں سے بول رہے آپ لوگ ہمیں یہاں سے مطلب نکال رہے ہو ان کے پاس ا ان کے پاس اتنا دماغ بھی نہیں ہے اور پھر ہم نے بولا ایک کام کرو ہمیں یہ دو ہم لوگ ن لیں گے نہیں نہیں نہیں ہمیں بھی ہانی رہنا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے ان کا
تمس کرران فون دپان اے یہے نٹ پوری اسیشلی جو نگر ب د بسناؤ
وہی بات اکٹھتے رہتے
اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں ان کو فیوچر میں کرنا ہے کیا فیوچر پلاننگ کی
سو ش آان ششتور رج
ماما کو فرق ہوگیا ن دانت میں
ہاں ہاں آج اس کو فرق یہ ہے
اچا ت گ ن چھوٹی ک
ارے اس کی چھوٹی اتنی چھوٹی بیٹی ہے کیا میں بتاؤ کتنی کمزور ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے
اب ادھر ہی ہے ایڈمٹ ہی ہے ابھی
ہاں اب اس کو رکھیں گے ابھی
ڈاکٹر نے کیا بولا ہے
ابھی کیا بولے ابھی وہ فی الحال ابھی وہ فی الحال اس کا ویٹ کم ہے اس کا ویٹ بہت کم ہے ؤں ڈیڑھ کے جی ہے اس کا ویٹ اماں ہاں بس ہاں ما ما مم ہوں ہوں بہت
کہ مت ن یہ مت نہ ان مت میچور ڈلیوری
ہاں ہاں ویسا ہی ہے کیونکہ مجھے لگا نا وہ مجھے لگا کل ماشاء اللہ اچھی ہے لیکن بہت کمزور ہے اب اس کو اسی لیے رکھا ہے مطلب ویٹ کے لئے فی الحال اس کو مجھے لگتا ہے ایک مہینے رکھیں گے شاید
کوئی نہیں وہ اچھی ہو جائے گی
ہاں بہت اچھی ہو جائے گی ہاں وہ اچھی ہو جائے گی وہاں پہ ایک چیز ہے اگر وہاں پہ ان کو مطلب ابھی رہے گی نا ایک مہینے تو اچھا ہے نا کہ آگے چل کے اس کو پھر خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی ایسے اس گھر پہ خطرہ ہے ویسے وہاں پہ ہے تو سیف ہے اب اس کا ویٹ کم ہے اس کو مجھے لگتا ہے وہ ہے نا سیون منتھس کی کچھ شاید اس وجہ سے اس کو ہاں شاید وہی ہاں اس کو اب بھی رکھیں گی جب تک اس کا اپنا ویٹ مطلب کمپلیٹ نہیں ہو جائے گا اور ا ہاں
پھر ٹھیک ہے اگر اس کو ادھر ہی رکھیں گے ابزرویشن میں ہی وہ بیٹر ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہے ہاں
پھر تو نو مہینے بچی جب پیٹ میں ہوتا ہے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے
تکلیفیں اٹھانی پرڑ
نہ اپنی پسند کی چیزیں نہ اپنی پسند کا کچھ ذرا سا ادھر ادھر کھائے تو ہزار باتیں سوچنی پڑتی ہے
ہوں
آج پتہ ہی ہے چلو اب یہ بھی اچھا ہے وہ کس کو کہاں پتہ ہے وہ کچھ پتہ ہی نہیں اس بارے میں پتہ نہیں اس بارے میں
اب یہ ہے نا ٹو وین ہے نا ٹھیک
آپ کیا ہی بولے اس بارے میں نا ان کو پتہ ہے نہ ان کو پتہ ہے کچھ
اللہ تعالی شفا دہے اس کو بھی اب بچاری کو بیٹی ملی اب اللہ تعالی اس کو شفا دے
اور بچے کہاں ہے وہ آئی تھی بڑی والی پھر وہاں سے
آئی کل ہاں وہ مانی وہ وہ رو رہی تھی مجھے واپس جانا ہے
کس کے ساتھ آئی
باپ کے ساتھ وہی گیا لینے
تو پھر کیوں نہیں آپ نے وہ دوائی بھیجی وہاں پہ
ہائی کوئی کوئی بات نہیں آو اج شاید جانا ہے تو کیا کرو یاد ہی نہیں رہتا ہے
آا وہ مسلہ نہیں تھا وہ دو سو روپ پھر میں آتا ہے وہ کوئی چلو لاتے لیکن پھر مطلب وہ کسی لگے گا ہی اتنا
میں نہیں
پھر وہی پھر کس لگے گا وہ اگر وہ ایسا کچھ چیز ہو تو ایسی دوائی ہوتی کہ چلو آگے چل کے لگے گی پھر سے
وہی ہے نا اس میں مجھے لگتا ہے ایک دو بار ہی بس یوز کرنا پڑتا ہے تو بچہ اسی کے ساتھ دودھ وہی اسی کے ساتھ بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے تو باقی تو پھر ایسے ہی رہ جاتا ہے
ہمم کوئی بات نہیں ہے اگر میں آج گئی نا کوئی گیا بھی گیا میں بجوا دوں گی کسی نہ کسی کے ہاتھ میں
دیکھو اگر وہاں پہ آپ نے بھیج دی ہوتی نا تو آج جانو کو آنا ہی تھا وہاں سے وہ اپنے ساتھ ہی لاتی وہ مجھے پتا نہیں وہ آئے گی ابھی آج اس کو کل میں نے فون کیا تھا اس نے بولا میں آ جاؤں گی اب پتا نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی وہ بھی پتہ ہی نہیں ہے
اچھا ٹھیک گھر کا کتنا کام ہوتا ہے نا
ہمم
گھر کا کتنا کام ہوتا ہے کام ہی کام ہاں موسم ٹھیک ہے گھر کا کتنا کام ہوتا
گھر کا کام تو بہت زیادہ ہوتا ہے اسے شام تک ختم ہی نہیں ہوگا اس
ت پتا ہے آج ہم اتنے سارے کیوی چاڑے ہے
ہمم رے کیا ہوا اممی جان کیا کہو میں کیا کر رہی مجھے اسے حیکت ہی نہیں ہے
گھر کب جانا ہے
جی کیا بول رہے ہو آپ
گھر کب جانا ہے
گھر کا ابھی پتا نہیں ہے ماما کہی یہ آج رکو کل جائے گی اب فی الال سب دیکھیے لیکن کیا بولے گی ویسے رکے گیا آج
اب نہیں جانا ہے آج گھر
کیونکہ پھر کب آؤں گی میں دیکھتے ہیں آپ
ہاں تمہیں تو دور سے آنا پڑتا ہے
اسی لیے سوچنے کہ رکو
دور ہی تھی نا میں آؤں گی اور جب ان کا کام اسٹارٹ ہو جاے
ہاں وہ مت ابھی ہوگا اس کا بھی ابھی پتا نہیں ہمم تو اور بچے بھی اب گھر آئیں گے نا آب کہاں رکے گے یہاں پہ ان کو ہوم ورک بھی بہت سارا کرنا ہے
اب یہ نہیں رکیں گے نینی حال میں
رکھنا تھا ایک دو دن ابھی ہے نا چھٹیاں ا بھی چل رہی ہے
ہ میں ان کو رکھتی لیکن ان کو کام لکھنا ہے نا کہاں لکھ رہے ہیں کام یہاں پہ
یہی ہوتے نینی حال میں یہ خراب ہو جاتے ہیں بچے اللہ کی
کہاں جب کل سے انہوں نے بکس نہیں کھولی ہے کچھ بھی
پتا ہے ضد پہ اڑی ہے کل سے آپ نے مجھے گھر لایا مجھے پہلے لے جاؤ شام کو گھومنے
وہی ہے نہ یہ بھی کہہ رہے تھے بچے گھومنے جائیں گے لیکن یہاں پہ تھوڑا موسم بھی ابھی آج ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہی ہے باقی دنوں سے لیکن تھوڑی بارش ہونے سوچنا اگر بارش وارش ہو جائے گی پھر ان کا موڈ بھی خراب ہو جائے گا
ہاں وہ بات بھی ہے اب بارش ہے نا آج یہی ہے نا مسئلہ جب بھی انسان کہیں جانے کی کوشش کرتا ہے نا تب یا تو بارش ہوگی یا تو کچھ نہ کچھ ہوگا
می فن الحن لا ہوا رہا گاڑی دیکھو روز روز کی گاڑی لا ہے اور توڑ دیتا ہے
ان کو کیا بھائی کتنے سارے ٹوائ ہمارے گھر میں اتنے سارے ٹوائز ہے
آ پوس شہی مت میرے گھر میں اتنی ہے روز اگر ہم میں لال چوک تک نکلتی ہوں نا گھر سے باہر نکل تو بس لانی ہی لانی ہوتی ہے اس کو ایک ایک گاڑی روز ہم گاڑیاں لاتے ہیں روز ہم گاڑیاں لاتے ہیں
کے ساتھ نہیں بس ان کو بس خالی لانی ہو
یہ ٹوٹ جاتی پتہ یہ ایک ابھی لائی اس کو مما نے ابھی لائی باہر سے بس ایک ٹائم بھی نہیں نکالا اور توڑ دی
بچوں کو کیا ہے ان کو بس لانی ہوتی ہے
کہہ رہیے مما اس کو یہ کیا گاڑی توڑ دی ایسی ابھی جو لائی میں نے کہا یہ ایسے یہی کرتا ہے گھر پہ بھی
پانچ منٹ بھی نہیں نکالتے ہیں چیزوں کو باقی انسان تنگ آتا ہے
میں نے آج کچن دھویا تھا میں آج کچن کی صفائی کر رہی تھی
مجھے حساب بھی نہیں آتا ہے نا ایسے مجھے سب کچھ صاف ہونا چاہیے عائشہ کیا کر رہی ہے
عائشہ کا مت پوچھو عائشہ کتنی تیز ہو گئی ہے کہ پوچھو ہی مت کدھر بیھجوں گی بیچ دی کہاں سے کون لے کے آئے گا اس کو
وہ تمہاری ہیڈ ایک نہیں ہے تم اس کو بیےجو فتح کا ڈالتا
دیکھئینگے جانو کر رہی ہے مجھے فون